ہیلو بھائی جان السلام علیکم
وعلیکم السلام السلام علیکم
بھائی جان ٹھیک ہو
جی شکر اللہ کا آپ سنائیں آپ ٹھیک ہے
ہاں بھائی جان میں بھی ٹھیک ہوں تو آپ کے گھر پہ سےبھی ٹھیک ہے
جی شکر اللہ کاور آپ سنائیں آپ کے گھر پہ سب ٹھیک ہے آپ کے والدین ٹھیک ہے
ہاں بھائی جان میرے بھی وائڈین ٹھیک ہے تو آپ کے ا ابھی امو کیسے ہے
جی شکر اللہ کا
چلیے اچھی بات ہے تو آپ نے کھانا وانا کھا لیا
جی ابھی نہیں کھایا ابھی کھائیں گے ابھی آدھے گھنٹے کے بعد میرے حساب سے ابھی گھر والے نماز پڑھ کے پکاتے ہیں
بات ہے تو بائی جان میں نے بھی ابھی ابھی کھانا کھایا میں ٹہلنے نکل گیا تھا تو میں نے باہر دیکھا مطلب کہ آکسیجن بھی کیا ہے بہت ہی گرمی ہے وہ کچھ کیا ہوتا ہے کہ آکسیجن پہلی جو ہوتا تھا سانس لینے میں اتنا سکون ملتا تھا آج وہ بات نہیں ہے ہے نا تو کہیں نہ کہیں اس مطلب کہ اس میں تو انسانوں کا ہی ہاتھ ہے پلوشن جو اتنا سارا کر رہے ہیں
جی بے شک وہی بات ہے نا کہ ہم خود اپنی نیچر کو تباہ کر رہے ہیں برباد کر رہے ہیں پھر
ہاں بھائی جان تو چلیے آج ہم اسی پولوشن پہ ہی بات کرتے ہیں تو پولوشن کیا بتاؤں میں آپ کو پولوشن ہماراری زمانے کا ایک بہت ہی بڑا مسئلہ ہے میرے بھائی تو آج دنیا کہ ہر ملک میں پولوشن مطلب کہ بڑھتا جا رہا ہے اس کا اثر انسانوں جانوروں درختوں اور پوری فطرت پر ہوتا ہے تو اگر ہمیں اس مسئلے کو وقت پر کنٹرول نہ کرے تو آنے والی نسلوں کو بھی بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا تو سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ پولوشن ہوتا ہے کیا ہے جب ہوا پانی یا زمین گندی ہو جائے اور انسان یہ مل کی فطرت کو نقصان پہنچا ہے اس سے پولوشن کہتے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے
جی بے شک ہ آپت ہے پت ہی ہوگا کہ آج کل اتنی فیکٹریاں اتنی گاڑیاں اور اتنی سارے مشینیں ہیں جو دھواں پھیلا رہی ہیں یا ہم اپنی جو ہے گھر کی جو کوڑا کباارا ہوتا ہے وہ پانی میں پھینک دیتے ہیں یا پتا یہ ہوگا کہ ہمارے یہاں بقرا عید پر جو قربانیاں ہوتی ہے ان کے جو کچھ اوضا رہ جاتے ہیں تو انہیں بھی پھینکا دیک جایا جاتا ہے تو اس سے بھی پولوشن میں بہت سارا اضافہ ہو جاتا ہے
ہاں بھائی جان تو اگر ہم دیکھیں کہ مطلب کہ پولوشن کے بہت سارے قسم ہے تو پہلے ہم کرتے ہیں بات کہ پولوشن کہ مطلب کہ ایئر پولوشن کی تو ہوائی آلودگی جسے بولتے ہیں کہی ہوا کی آلودگی ہے گااریوں کا دعاں فیکٹریز کا دھواں اور کچرا جلانے ہوا کو گندا کرتا ہے کاڑیا ہوا کی وجہ سے مطلب کہ سانس کی بیماریاں کھانسی اور استھما جیسی تکلیفیں پیدا ہوتی ہے تو دوسری بات اگر ہم کریں تو پانی کی آلودگی تو یہی پانی کی آلودگی جب فیک گندا پانی پلاسٹک اور کچرا دریا اور جھیلوں میں پھینکا جاتا ہے تو پانی گندا ہو جاتا ہے تو گندا پانی پینے سے لوگ بیمار ہو جاتے ہیں اور پانی میں رہنے والے جانور بھی مر جاتے ہیں تو میں آپ سے س میں چاہتا ہوں کہ زمین آلودگی بھی ایک فوشن ہے تو اس کے بارے میں میں آپ سے سنا چاہتا ہوں
جی بےشک ہاں آپ نے تو صحیح فرمایا پولوشن کی تو بہت سارے قسمیں ہیں دیکھیے اس میں ہوا کا پولوشن آ گیا پانی کا پولوشن ہو آ گیا زمین کا آ گیا یا پلاسٹک کا آ گیا یا تیل کا آ گیا یا جو ہماری دھرتی میں پانی ہے اس میں جو جیو رہتے ہیں ان کا ہو گیا تو ہاں پولوشن کے بہت سارے وہ قسم ہم کہہ سکتے ہیں
جچان
تو ہاں آپ بتا رہے تھے کہ ہاں زمین کا پولوشن ہاں
ہاں بھائی جان زمین کی آلودگ
جی بےشک ہاں آپ کو تو پت ہی ہوگا کہ ہاں آج ہم اتنا سارا جو ہمارا کوڑا ہوتا ہے وہ زمین میں پھینک دیتے ہیں جس میں پلاسٹک ہوتا ہے جس میں پلاسٹک کے کور ہوتے ہیں پلاسٹک کی بوتلیں ہوتی ہیں تو آج کل تو آپ کو پتا ہی ہوگا کہ ہر کوئی چیز پلاسٹک سے بنا ہوا آتا ہے
ہاں بھائی ہاں بھائی تو آپ نے بہت ہی اچھی بات کہی تو مجھے بھی تھوڑا سا اس پہ کچھ باتیں ہیں تو زمینی کی آلودگی جب لوگ ہر جگہ جو آپ نے بولا یہ بو تلز وہ تلز ویپرز اور دوسرا کچرا پھینک دیتے تو زمین گندی ہو جاتی ہے اس سے مطلب کھیتی بھی متاثر ہوتی ہے ماحول کو بھی خراب کا ہوتا ہے مطلب کہ خرابی کا سامنا پھر کرنا پڑتا ہے جو ہمارے کسان بھائی ہوتے ہیں وہ پھر اس جہاں پہ یہ کچرا ہوتا ہے وہاں پہ پھر وہ کیا کہتے اپنا مطلک سبزیاں نہیں اگا سکتے تو ایک اور قسم ہے میرے بائے ج ہم کور ت شور کا شور کی آلودگی نائز پولوشن یہ شور کی آلودگی ہے گاڑوں کو کہ ہارن تیز میوزک اور مشینز کا شور لوگوں کو پریشان کرتا ہے مطلب کہ زیادہ شور سے ذہنی سکون ختم ہو جاتا ہے اور صحت پر برا اثر پڑتا ہے تو پلوشن کے بہت سے ملک کے سبب ہیں سب سے بڑا سبب انسانی لاپرواہی ہے ہم اکثر سوچتے ہیں نا کہ اگر ہم ایک پلاسٹک کی بوتل یا پیپر مطلب کہ باہر پھینک دیں تو کیا ہی فرق پڑے گا لیکن جب لوگ سب جب سبھی لوگ یہی سوچتے ہیں تو وہ بہت بڑا بنڈار بن جاتا ہے نا تو یہ پھر بہت آگے جا کے بھی بہت بڑا مسئلہ بن جاتا ہے آپ کو کیا لگتا ہے
جی بےشک ہاں آپ نے تو صحیح بات فرمائی دیکھی ہم جو بھی ہماریے زمین پہ ہے وہ اللہ نے سب کچھ اپنے حساب سے بہت بہترین انداز میں ہے لیکن جو ہم انسان ہیں وہ اسے برباد اور تباہ کرنے کی پ کوشش کر رہے ہیں
ہاں بھائی جان
چاہے وہ پانی ہو گیا چاہے وہ ہوا ہو گئی چاہے وہ زمین ہو گئی لیکن اصل میں ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے دیکھیے یہ تو اللہ اللہ تعالی نے ہمارے خاص جو نعمتیں دی ہے چاہے وہ رزق ہو گیا چاہے وہ پانی ہو گئی دیکھیے ہمیں تو ان سے معلوم کرنی اس کی قدر معلوم کرنی چاہیے جن کے پاس ہوتا بھی نہیں ہے دیکھیے بہت سارے دیش ہے جہاں پہ پانی کی بہت ساری قلت ہوتی ہے وہاں بھی انسان پانی کا پینے کے لیے پانی تک نصیب نہیں ہوتا ہے لیکن ہم ٹنوں میں پانی ضائع کر دیتے ہیں یا ہم اب یہاں پہ نل کے کھلے رکھتے ہیں لیکن انہیں ایک ایک بون کی قدر ہوتی ہے لیکن ہم تو ایسے ہی ذايع دن بھر بہت سارے کینز ہم کہہ سکتے ہیں یا بہت سارے کے ٹن ہم ضائع کر دیتے ہیں یا زمین ہو گئی تو ہم اتنا سارا پلاسٹک یا کوڑا کباڑا ہمیں چاہیے کہ جتنا ہو سکے پلاسٹک کا کم استعمال کرے تاکہ جس سے ہماری زندگی میں یہ سارے مسئلے نہ جاگ سکے
ہاں بھائی تو آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ زیادہ تر اس کی کیا وجہ ہے تو ہم مطلب کہ جنگل کاٹنا بھی پولوشن کی ایک بت بڑی وجہ ہے درخت ہمارے ہمیں صاف ہوا دیتے ہیں اور کاربن ڈائی آکسائڈ کو کم کرتے ہیں تو جب لوگ درخت کو کاٹتے جا رہے ہیں کاٹتے جا رہے ہیں تو ہوا زیادہ گندی ہو جاتی ہے کیونکہ کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے وہ پھر ان کو کون پی مطلب کہ ابزرو ب کرے گا جب ہم پیٹر ہی کاٹ دیں تو پلاسٹک کا مطلب کہ زیادہ استعمال بھی پولوشن کو بڑھا بڑھاتا ہے تو پلاسٹک بہت دیر تک ختم نہیں ہوتا یہ زمین اور پانی دونوں کو نقصان پہنچاتا ہے جانور کبھی کبھی پلاسٹک کھالیتے ہے جس سے ان کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے تو پولوشن کی وجہ سے موسم بھی تبدیل ہو رہا ہے تو مطلب کہ گرمی بڑ بڑھتی جا رہی ہے بارش کا نظام بدلتا ہی جا رہا ہے اور گلیشیئرس پگھل رہے ہیں اسے مطلب گلوبل وارمنگ کہتے ہیں تو پولوشن کو کم کرنا صرف حکومت کے کی ذمہ داری نہیں ہے میرے بھائی تو ہر شخص اس کو اپنے حصہ ڈالنا ہوگا تو ہمیں سڑکوں پر کچرا کچرا نہیں پھینکنا چاہیے ڈسٹ بین کا استعمال کرنا چاہیے پلاسٹک کا کم سے کم استعمال کرنا چاہے اور کپڑے کے بیگس استعمال کرنی چاہے ہے نا
جی بھشک آپ نے تو صحیح بات فرمائی کپڑوں کا استعمال کریں بیگز میں کیونکہ آج کل تو پتا ہی ہے کہ سارا چیز پلاسٹک کے جو کور ہے ہے یا بیگ ہے انہیں میں بھرا جاتا ہے لیکن ہمیں چاہیے کہ بہت سارے ایسے بھی ہمارے پاس چیزیں موجود ہے جیسے کہ جھوٹ ہو گیا یا کپڑے ہو گئے یا ہم اگر اتنی چیز ہوتی تو اخبار میں بھی لے جا لے جا سکتے ہیں یا لے آ سکتے ہیں
ہاں بھائی تو بھائی مطلب کہ ہاں آپ نے بہت ہی اچھی بات کہیں ہاں بھائی جان آپ نے بہت ہی اچھی بات کہیں تو ہمیں زیادہ سے زیادہ درخت لگانی چاہیے ایک درخت صرف ہوا صاف نہیں کرتا بلکہ ماحول کو بھی خوبصورت بھی بناتا ہے اگر ہر شخص ہر سال ایک درخت لگائے تو بہت بڑا فرق پڑ سکتا ہے ہے نا
جی بےشک ہاں آپ کو تو پتا ہی ہوگا کہ آج تو ایک ایک گھر کے تین دن گھر بن رہے ہیں تو وہ گھر بنانے میں بھی جو لکڑی استعمال ہوتی ہے تو وہ جہاں پہ بنے بنائے جاتے ہیں وہاں بھی لکڑیاں کاٹی جاتی ہے جن سے گھر بنتے ہیں اس کے لیے بھی لکڑی کاٹی جاتی ہے
کہ دنیا میں کتنی ساری آبادی ہے اگر مطلب کہ ایک سال میں ایک آد ایک گھر والا مطلب کہ ایک گھر جو ہوتا ہے وہ صرف تین ہی پیڑ لگائے گا سال میں تو آپ کو تو پتا ہی پھر مطلب کہ ایک سال میں کنے تنے پیڑ لگ جائیں گے اس دنیا میں آپ خود ہی سوچو تو ہمیں پانی کو بھی ضائع نہیں کرنا چاہیے پانی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اس کا کی حفاظت مطلب کہ کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے اسکولس اور کالجز میں بھی پولوشن کے بارے میں تعلیم دینا چاہیے ملب کہ تعلیم دینی چاہیے بچوں کو تو بچوں کو بچپن سے ہی صفائی اور ماحول کی حفاظت کی عادت سکھانی چاہیے جس سے کیا ہوگا کہ پھر وہ بڑے ہو کر ایک ذمہ دار ناگرک بنیں گے تو اسی کے ساتھ ساتھ سوشل حالہ میڈیا اور سوشل میڈیا کے ذریعے بھی لوگ میں مطلب کہ شور پیدا کیا جا سکتا ہے تو جب لوگ پولوشن کی نقصانات سمجھیں تبھی وہ اپنی عادتیں بدلیں گے ہے نا
جی بے شک آپ نے تو صحیح بات فرمایا کہ اگر ہر کوئی گھر سال کے دو دو تین تین پیڑ لگائے گا تو آپ کو پت ہی ہوگا کہ یہ ہمارے یہاں کہاوت رہتی ہے کہ بوند بوند سے سمندر بنتا ہے اسی طرح ہم اگر دیکھیے ہم اگر روز کا ایک ایک گھنٹہ کسی کام میں لگائیں گے یا کسی اور نئی چیز میں سیکھنے کے لیے لگائیں گے تو وہ سال کے ت سے تین سو پینسٹھ گھنٹے بنتے ہیں اور مے حساب سے وہ دنیا میں کوئی کام نہیں ہوگا جو انسان تین سو پینسٹھ دن میں نہیں سیکھ سکتا ہے
ہاں بھ جان بہت ہی اچھی بات کہ آپ نے تو اسی لیے سا سا کیا ہماری روزمرہ کی چھوٹی چھوٹی عادتیں بھی بہت اہمیت رکھتی ہے بجلی بچانا پانی بچانا پیدل چلنا یا سائیکل استعمال کرنا اور صفائی کی کا خیال رکھنا پولوشن کو کم کرنے میں مدد کرتا ہے تو آخر میں میں بس یہی کہنا چاہوں گا کہ اگر ہم صاف اور صحت مند زندگی چاہتے ہیں تو پولوشن کو کم کرنا ہوگا یہ صرف ایک دن کا کام نہیں بلکہ روز کی ذمہ داری ہے آج اگر ہم فطرت کا خیال رکھیں گے تو فطرت ک ہمارا خیال رکھے گی ہے نا
جی بے شک میں بھی یہی کہنا چاہتا ہوں کہ جو جیسے ہمارے جو بوڑھے بزرگ تھے انہوں نے اس ماحول قدر کی تھی جس کی جس کی بدولت سے ہم آج جی رہے ہیں اچھا اچھی زندگی جی رہے ہیں اسی طرح ہمیں آج اپنے ماحول کی قدر کرنی چاہیے جن جس سے جو ہمارے آنے والے ہیں ان کے لیے بھی ان کی زندگی آسان ہو سہولت سے بری ہوئی ہو تو چلو جی آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا اور بہت سیکھنے کو ملا اللہ آپ کو سلامت رکھیے
اچھا لگا آپ اپنا خیال رکھیے گا اللہ حافظ
جی اللہ حافظ